ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو
ہیلو ہاں آواز ج رہا ہے
آ رہا ہے آواز آ رہا ہے کیایال ہے
سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے خیریت
الحمد للہ اور کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بس بیٹے
کچ نہیں اب تو کھانا ک اچھا
جی سوچا ہوں کہ آپ تھوڑا شانتی جگہ پہ نہیں ہے کیا
کیا اور شانتی جگہ پہ آ گیا ہوں تھوڑا ادھر ابھی شاید کل ملاد ولاد پروگرام ووگرام ہے کہیں تو وہی اعلان ہو رہا تھا مسجد میں
اچھا اچھا کل کل ہی نہ ہوگا فجر میں صبح
ہاں کل صبح قورآن خانی ہوگا پھر دس بجے سے
تو پھر مجاز شریف میں چلنا ہے نا پھر
ہ ان شاء اللہ ضرور چلیں گے
جی کال کیجے گا ہم نہا دھوا کرائیں گے
جی ضرور اور بتائیے کیا کھانا کھایا آپ نے
کھانا تو زیادہ کچھ نہیں چکن پروھا سلاد
ارے آپ نے میرے کو دعوت نہیں دیا یہ اچھا نہیں کیا آپ نے
آپ ہم سب رہی کیا رہے بھیا آپ تو آ رہے ہیں تو الگ رینج میں ہے
کہاں پہ رینج میں ہے بھیا بتائیے آپ خود بتائیے نا بھیا
آپ زیادہ رہ رہے ہیں آصف س اس سے دقت نہیں ہے میرے کو لیکن جب میں نے کچھچھ بات کر رہا ہوں تو پٹانگوں سے جواب دے دیے
آپ میں نے آپ کو کیا اٹ پٹا کے جواب دیا ہے بڑے بھائی آپ بتائیے اگر میں نے غلط کیا ہوگا تو میں اپنا غلط مانوں گا
تو اسی لیے بھائی جان میں نے ہے نا بات کرنے کے لیے ہے نا ہم نے سب سے بہت کم کر دیا ہوں تو آؤ اچھا بھی نہیں لگتا نا ایک عمر ہوتا ہے ہنسی مذاق کھیل کود اب دھیرے دھیرے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے ہو گیا ہوں اور ایسا حرکت رہے گا میرا تو تو سب لو کیا ہی سوچیں گے کیا ہی بولیں گے
ہاں بھائی جان یہ بات تو ہے
جی
تھوڑا سا لائن پہ روئی ہے نا دو مٹ دو منٹ نہیں بس دس سیکنڈ
نہیں بھائی لائن پہ نہیں رک رہا ہے نا بھائی جان
تھوڑا سا ضروری تھا بس دس سیکنڈ
نہیں بھائی جان نہیں رکنی ہے مجھے بات کرنی ہے آپ سے جی بھائی جان آپ بات کو سمجھیے ہیلو او ہو آپ کا نیٹ ورک پروابلم کیسے ہو جا رہا ہے ہیلو
ہیلو
جی
کیا اور اب بتائیے
ہاں کہاں چلے جا رہے آپ
ارے تھوڑا کچھ تھا پاپا نے بلا لیا تھا تب کیا کہیں کل تو ہم لوگ بزی ہی رہیں گے کل تو ملاد ولاد میں جائیں گے
آپ کرکٹ کھیلنے گئے تھے
ہاں گیا تھا ہم میںیں کرکٹ کھیلا ارے ہار گیا ہم لوگ
ب اچھا ہاں
ہم لوگ ہار گئے ہار گئے ہم لوگ
کیااچی کے لیے ہار گئے ہیں
کرکٹ میں آ رہ گی ہم لو
اچھا
اب بجی ہے کیا تھوڑا
نہیں نہیں ہو گیا
ارے آجھی لوگ پتا کتنا کمائی تھا
ہاں
بارہ سو کا میچ تھا
اچھا
اور آٹھ اوور میں اڑ سینتالیس رن کا ٹارگیٹ ملا تھا
اچھا جی پھر
پھر بھی لوگ نہیں مار پاائے پہلا اوور میں دو بیٹس مین اترے ہیں
تو آپ لوگ میچ لیے تھے یا پھر آپس میں کھیل رہے تھے
میچ لیے تھے رونق لوگ کو آپ ساتھ جانتے ہوں گے
اچھا تو ان لوگ سیوا جی آیا تھا کیا
ہاں شیوا جی ہی آیا تھا ادھر سے رونق انکت موہت بھی یہ سب وغیرہ تھے
اچھا وہ موہت کون جو لمبے لمبے تھا موہت
ہاں موہت لمبے لمبے جو موٹے موٹے نہیں ہے وہی تھا
اچھا
ہاں تو اڑتالیس رن کا ٹارگیٹ ملا تھا
ان لوگ ہڑسارے سے مرا تھا اور اب آ لوگ پھر مار نہیں پائے
ہم لوگ مار نہیں پائے چینج نہیں کر پائے ہم لوگ کے پاس بیٹس مین نہیں تھا
کون کون تھے آپ ہوں گے لاڈلے ہوں گے آصف ہوگا
آشف ظفر اور مطلب دو تین پلیئر باہر سے تھے وہ ابھیشیک تھا شبھم تھا
اچھا
ہاں اور ایکگ بوپ بھی آتے ہیں
وہ بھی آتے کہ رجے بھ آتے ہیں
ہاں راجب ہے راب ہے بوب بھی کہہ رہا ہوں راجا ہے
تو تب تبھی نہیں جیت پائے
تب بھی نہیں جیت پا
اچھا تو کل بھی مچھلی ہے کہ بس ہو گیا عظیم اور تھا
کل بھی میںچ ہے
لگتا ہے کہ میرے کو آنا ہی پڑے گا جب میں آتا تبھی سب جیتتے ہیں ان لوگ
ارے تو آپ آتے تھ آپ کو تو بول ہی بولا ہی تھا نا تو آپ آیا نہیں
ہم کیوں جائ بھیا بتائیے آپ دیکھیے مجھے من نہیں کرتا کرکٹ کھیلنے کا ٹھیک ہے نا
ہاں جی بھیا بولیے
ایک دن جاتا ہوں شریر میں درد ہو جاتا ہے پھر دوسرا دن وہ چھوڑ دیتا ہے بھائی لگاتار گیم ہو تو اچھا لگتا ہے شریر بھی فٹ فاٹ رہتا ہے اور ابھی ابھی لاڈلا کیا بول رہا تھا تھا میرے پاس کہ چلنا کھیلنا تو بولے کہ نہیں من نہیںتا نہیں تو ہم سوچ رہتے نا کہ چلتا تو بائک میں نکالتا نا توس ایسے کوئی بولے گاچ مانتے صبح میرے کو پوچھا تھا لیکن بھائی سبح وہاں میرا نیند پورا نہیں ہو پا رہا میرا آگ کا نیچے ہے نا جو ڈارک ہے اس کو بولتے ہیں کالا کالا
ہوں
جی وہ میرے کو ہو جا رہا تو مجھے وہ کرنے کی نیند پورا کرنا ہوتا تھا نا مجھے وہ ہٹے گا
ہاں تو آپ آرام سے سوئیے دس بجے پھر اٹھیے آٹھ بجے
جی تو دس بجے نہیں نا سو پائیں گے دس بجے تو گھر میں کھانا بننا اسٹارٹ ہوتی ہے پاپا کو پیر چیپتے چیپتے میرا گیارہ بج جاتا ہے پھر میں پیٹ پہ جاؤں گا تو مجھے جلدی نیند نہیں آتا ہے اس کے یاد خیال میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں اس کی ٹینشن میں پھر اس کے بعد مجھے پھر نیند آتا ہے ایک بجے ڈیڑھ بجے تب میں صبح اٹھتا ہوں سڑھے چار یا پانچ بجے میرا فٹنگ کا پڑتا ہے پھر میں ٹوائلٹ کروں گا پانی پیوں گا تب اس کے بد پھر سووں گا پھر ممی آگر چھ سڑھے چھ بجے بوللی گی آان گیٹ کھولو کھانا پ صبح کا ن تب آنے کےے پھر وہ گھر میں آئے گ جاموس ہو ہیں تو میرا نیند تو ایسے بھی پورا نہیں ہو پاتا
ان کا ان سے آپ کا بات نہیں ہوتا ہے جو ان کے خیالوں میں آپ ڈبے رہتے ہیں
نہیں جی بات ہوتا ہے لیکن کچھ ہوئی کیا نا کہ میں نے اس کو کچھ پاسٹ بات میں نے بتایا ٹھیک ہے اور بتانے کی کچھ ہوجاتی مان لیجیے کہ وہ میرے وجہ سے اس کو تکلیف پڑتا ہے میں اپنا منہ سے بتاوں کو کچھ اچھا لگے گا ان انہیں کوئی اور کوئی بتاتا تو انہیں برا لگتا ٹھیک ہے نا تو وہ اسی کو تھوڑا سوچ میں ہے وہ تھوڑا ٹینشن ہو گئی ہے میری والیاں
تو ٹینشن میں کی ہو گئی جب اس کو وشوس ٹسٹ ہے تو ک مٹریل سے
ٹرسٹ بھی ہے ماشاء اللہ وہ سب کچھ کرتی ہے نہیں ہم کو نیند کیوں نہیں آتا مجھے کارن ہے کیک یہ انسان کو پانچ سال چار سال ہم کو پت ہے کہ ہم اس کو رکو رہے ہیں لیکن اس کے گھر والے اد سال رکیں گے کہ نہیں رکیں گے
تو جب ایسا بات ہے نا تو آپ لوگ دونوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے نا آپ لوگ دونوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے
خطرہ تو ہے ہم تو بول ہی رہے ہیں ابھی سب آ لگ میرے دوست لوگ گروپ والے سب سوچتے ہوں گے کہ آسان ایک لڑکی کی وجہ سے مطلب دوستی گروپ خراب کر لیا سھ میں نہیں رہا رہا ہے بات نہیں کر رہا ہے تو میرا ا چینی ہے مجھے گھر میں اتنا کام مل جا رہا ہے ابھی تم لوگھیل کیا تھا ابھی میں کھیلنے چل جات تھا تو مجھے وہاں سے واپس آنا پڑتا پاپا کول کی کہ وہاں پہ اینٹا گر رہا جا کر پیسہ لے لو وہاں سے پھر ٹریکٹر پنچر ہو گیا ٹیکٹر پنچر والوں کو جا کر ڈی و چینج کرواؤ پھر وہاں سے میں آیا تو امی بولی نہ کہ گیہوں پسانے کے لیے گیا تھا تم بھول گیا گ تم گیہوں لے کر آؤ تو گھر کا بھی سمسیا مجھے گھیر لیا کیونکہ سسٹر کا شادی ہو گیا ٹھیک ہے اور میرے پاس کچھ کام بچا نہیں سب گھر کا کام ابھی مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے
ہاں یہ بات تو ہے
تو اس لیے میں گھر سے زیادہ کم نکلتا ہوں کبھی بھی میرا ابو امی چلانے لگتے ہیں احسان احسان احسان تو اچھا نہیں لگتا میرے کو
ہاں یہ بات ہے
تو اسی لیے میں سوچ سمجھ کر رہا ہوں مان لو کہ اور ایک چیز یہ بھی تھا کہ میں جس کے ساتھ رہتا تھا تو زیادہ بولتا تھا تو ان لوگ کو بھی تکلیف لگتا تھا کہ تم بہت بولتا ہے تو اس سے کم بولو کم رہو
اچھا یہ بات آپ کو کس نے بول دیا کہ آپ زیادہ بولتے ہو
چاچی
یہ بات آپ وہ کس نے بول دیا کہ آپ زیادہ بولتے ہیں
ہاں کیا چیز کیا چیز پھر سے بولیے آپ
آپ کو اس یہ بات کس نے بولا کہ آپ زیادہ بولتے ہو
نہیں میرے لاڈلا لگے مو باسا باسی جب ہوتا تھا تو بولتا تھا کہ تم بہت ایڈوانس بولنے لگتا ہے بولتے بولتے تم کچھ بھی سوچتے نہیں ہو یہ سب سے زیادہ کم ہم ہی بولتے ہیں گالی بھی زیادہ کم ہی ہم ہی دیتے ہیں
ارے دوستی میں اتنا ہوتے رہتا ہے بھیا اتنا لے کے چلو گئے تو
سمجھ رہے ہیں لیکن اور بند لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں اور لوگ کو تو سمجھنا چاہیے نا جی تو اسی لیے میرے کو اچھا لگا تو آپ کہاں پہ ابھی
ابھی میں گھر پہ ہی ہوں اپنا
اچھا اچھا تب گھر آپ لوگ بنا لیے وہاں گاؤں میں
ہاں گھر فنش ہو ہی چکا ہے ایک بات آپ کو میں بول رہا ہوں
پلستر وغیرہ سب کچھ ہو گیا
پلستر وغیرہ ہاں پلستر وغیرہ ہو گیا بس خالی پینٹ وغیرہس بچا ہوا ہے وہ بھی ہو ہی جاے کروائیں گے اب
او اچھا اچھا تو شادی وغیرہ بھی وہیں سے کرنا ہے اپنے کو ڈالٹگن گنج سے کرنا ہے
شادی وغیرہ سب دیکھیے بہن کا شادی تو وہیں سے کروں گا
اچھا مطلب گاؤں سے
ہوں اور اپنا شادی یہاں شاہپور سے کروں گا
اوہ مائی گاڈ یہ تو الگ ہی لیول کا بات ہے
ارے تو میرا بھی آپ لوگ کہیں دیکھے گا رشتہ وغیرہ تب نا شادی ہوگا
نہیں نہیں تو بہن کے ساتھ ہی کرنا ہے یا پھر الگ الگ
کیا
بہن کے ساتھ ہی شادی کرنا دونوں لوگ کو ساتھ میں یا پھر الگ الگ کرنی ہے
بہن کا شادی کریں گے پہلے پھر اس کے بعد دو تین سال کے بعد چار سال کے بعد میں کروں گا نا
اچھا اچھا تو ابھی وقت ہے تب انتظار کیجے ان شاء اللہ اچھی ملے گی
ویسے بھی بہن کا کم سے کم چار سال کے بعد شادی کروں گا
جی میں
پھر اس کے بعد اپنا کروں گا
جی کیا آپ کیا بول رہے تھے کہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے
کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا ہم لوگ کے ساتھ رہیے نا مزہ نہیں آ رہا ہم لوگ کو نا بات آئی ہے
تو میں نہیں رہا ہوں تو کوئی مجھے یاد کر رہا تھا جفر تو گالیاتا ہے کہ سلوا تو آتا نہیں ہے کا ہو گیا اس کو
ویسا کوئی بات نہیں ہے
کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا میرے بارے میں
ہم لوگ پتا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سب ساتھ رہ لیکن کیا کر سکتے ہیں آپ سب کا مائنڈ ایک طرح نہیں رہتا بھیا
جی بالکل بالکل چلیے انشاء اللہ میں رہوں گا لیکن تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا نا جب میں بیچ میں کول دیا آتا ہے تو آپ لوگ ٹول کرنے لگتے ہیں چلانے لگتے ہیں کسی کا قدر
وہ وہ ٹرول نہیں کیا جاتا ہے وہ آپ سے مزہ لیا جاتا ہے سمجھیں
نہیں لیکن نہیں لینا چاہیے نا اگلا آدمی کیا سوچے گا کیا بات کرے گا وہ بھی تو دیکھنا ہے
دوستی میں اگلا آدمی کا سوچ جب معائنے رکھنے لگے نا تو دوستی نہیں رہتا ہے
کو کیا ضرورت ہے دو دو سے سامنے بتانے کے لیے کیا ضرورت ہے تو وہ بھی جانتی ہے نا کہ اونچا اچھا نہیں لگے اس سے
میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ ٹائم نہیں دو لیکن دوست نے بھی تھوڑا ٹائم دو نا بات ہی آئی ہے بڑے بھائی ایک کیوںک کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آپ تھوڑا ہمرو کے ساتھ رہنا کم کر دیے ہیں
جی کریں گے ہی آپ لوگ کا لچن تھوڑا سا صحیح نہیں لگا میرے کو آپ لوگ اومیگل اومیگل چلا رہے ہیں اچھا نہیں لگ رہا میرے کو وہ سب کیا ضرورت ہے آپس میں ہم لو بات نہیں کر سکتے ہیں
آپ بھی تو میں چلا رہے تھے بڑے بھائی آپ بھی تو س میں چلا رہے تھے بڑے بھائی
پیچھے کھڑا تھا میں تو صرف گچ کر رہا تھا اس کے سامنے چلیے بھائی جان ٹھیک ہے نا
ٹھیک ہے بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی جان السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ بھی اپنا خیال رکھو بڑے بھائی
جی جی بالکل ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کال پھر دوبارہ ٹھیک ہے